ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے
آپ ٹھیک ہیں
بالکل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
جی جی گھر پہ آپ کے دوست وغیرہ سب ٹھیک ہے
بالکل الحمد للہ سب خیر و آفت سے
اں جی اور سن
یہ میری آخری کال ہونے والی ہے جیسے کہ آپ نے بولا تھا ریفریش کرنے کے لیے ریفریش ہو اب یہ میری آخری کال ہے
کوئی بات نہیں ہے میں کیا کروں گی آپ اب ٹینشن کیوں لے رہے یا آپ مجھ سے پیچھے چھڑانا چاہتے ہیں
بالکل بھی نہیں
ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے اب اپنی کال ختم کر کے اب اپنی کال ختم کر کے آپ کو میں دکھاتی ہوں
ٹھیک ہے
سب کو میں نے زیادہ سر پہ چڑھایا ہے نا اس لیے
ہاں ٹھیک ہے
ہنسیے مت میں امید کرتی ہوں آپ کھانا پینا ابھی فی الحال کچھ دیر بغل میں رکھی اور کچھ دیر اپنے موضوع پہ جو ہے وہ بات کیجیے آپ کی بہت مہربانی ہوگی
میں اپنے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں مو پانچ شت کی اہمیت
جی
معیشت کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے
جی آپ پہلے کھائیے جو آپ کھا ہے نا وہ آپ بند کیجے آپ کی آواز ویسے صاف نہیں آ رہی ہے
ٹھیک ہے اگر کسی ملک کی معیشت مضبوط ہو تو اس کے لوگوں کو بہتر تعلیم
صحت کی صلاحیت روزگار کے زیادہ موقع بہتر زندگی میسر ہو تی ہے ہاں ہاں معیشت صرف حکومت یا تاجروں سے متعلق نہیں ہوتی بلکہ ہر عام فرد کی روزمرہ زندگی پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے آشیا کی آشیا کی قیمتوں کا اتر چڑھاؤ اتر چڑھاؤ نوکریوں کی فرم فراہمی اور تجارت کی ترقی سب سے معشت سے وابستہ ہوتا ہوتے ہیں
جی
جب ملک میں پیداوار بڑتی ہیں اور لوگ محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو معیشت مضبوط ہوتی ہے مضبوط معیشت غربت کم کرتی ہے اور نئے کاروبار پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے اسی لیے ہر شہری کو معیشت کی بنیادی معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے مالی فیصلے بہتر انداز میں آ کر سکے اور ملک کی ترق قی میں اپنا حصہ ادا کر سکے ویسے شاید معاشت کو انگلش میں اکنامکس کہا جاتا ہے
او ویسے میں میں بھی آ یہی پوچھنا چاہتی تھی آپ کو معیشت کیا ہوتا ہے خیر آ دو جسم ایک جان
بالکل
تو آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا اتنا اچھا موضوع جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے بہت اچھا لگا مجھے سن کے اور خاص کر جو آپ نے کہا کہ ا معیشت کو انگریزی میں اکنامکس کہا جاتا ہے تو ایک بہت اچھی جانکاری مجھے ملی تو میں اپنا جو ہے دوسرا بغیر کسی اور ديری کی میں اپنا دوسرا ا موضوع جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی میں امید کرتی ہوں آپ میری بات دھیان سے نہیں تے اور یہ میں ابھی کی بات نہیں جی ہمیشہ کی طرح نہیں ہمیشہ آپ نہیں کرتے بٹ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ آگے چل کے بھی ہمیشہ میری بات ایسی کان کھول کے دماغ کھڑیاں کھول کے سنیں گے جی مہنگی کی اور عام آدمی سوری مہنگائی معافی چاہتی ہوں مہنگائی اور عام آدمی مہنگائی آج کے دور میں ایک بہت بڑا معاشی مسئلہ ہے مسئلہ ہے جو ہر گھر کو کسی نہ کسی حد تک مب متاثر کرتا ہے جب روزمرہ استعمال کی چیزیں چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو عام آدمی کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر غریبوں اور درمیانی طبقے کے لوگ اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بچت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آ گھر کا مالی نظام بھی متاثر ہوتا ہے اس مسلے کی وجہ پیداوار میں کمی تجارت آ مشکلات یا غلط مالی پالیسی بھی ہو سکتی ہے حکومت کو چاہیے کہ قیمت قیمتوں پر نظر رکھے اور روزگار کے نئے موق موقع پیدا کریں ساتھ ہی عوام کو بھی سوچ سمجھ کر خرچنا چاہیے اور بچت کی عادت پیدا اپنانی چاہیے اور حکومت اور عوام مل کر کوشش کرے کہ ہم مہنگائی کے اثر کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ اور میں اس پہ اور کچھ کہنا چاہوں گی کہ آگے آگے کچھ چند سالوں میں ایک دو سالوں میں ہمیں آ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر سمجھ میں آئیں گی اور میں آپ کو ایک اور نصیحت کرنا چاہوں گی جیسا میں نے اپنے موضوع میں پیش کیا ہمیں بچت کرنی چاہیے ایسی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے تو میں آپ سے بھی امید رکھتی ہوں آگے چل کے ایسی کوئی فضول ہر کت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ قرض میں ڈوب جاؤ گے بہت بہت شکریہ
بالکل بالکل اور مجھے پوری امید ہے اگر میں قرض میں ڈوب بھی گیا آپ میری ساتھ ہو آپ مجھے وہاں سے نکالو گے
جی میں امبانی کی اولاد ہوں
جی بالکل
جی
ویسے آ مہنگائی بہت بڑھتی ہے خاص کر ہمارے جیسے ممالک میں آ مہنگائی جب مہنگائی تب ہوتی ہے جب مسلسل اضافہ ہوتا ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں یا جیسےکہ چیزوں میں روزمرہ کے استعمال آ استعمال جو کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں جب ان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو مہنگائی کہتے ہیں تو میں اپنے دوسرے موضوع پہ آ بات کرنا چاہوں گا جو ہے بچت کی عادت اور مالی خوشحالی جیسا کہ آپ نے مجھے ابھی بولا آ آپ کو پیسے بچانے کی بہت ضرورت ہے تو اس پہ میں آپ میں موضوع پیش کرنا چاہوں گا بچت کی عادت ہر انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے کیونکہ یہ مستقبل کو محفوظ بنانے میں مدد کرتی ہے انسان کی آمدنی چاہے کم ہو یا زیادہ اسے اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بچانے کی عادت ضرور ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی بچتے ونگت کے ساتھ مل کر ایک بڑی رقم میں تبدیل ہو سکتی ہوں جو مشکل وقت یا کسی ضروری کام میں کام آتی ہے
بالکل
بچت سے انسان کو قرض لینے کی ضرورت کم پڑتی ہے اور وہ اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے طلبہ کو بھی بچپن سے بچت کی عادت ڈالنی چاہیے
رکیے رکیے رکیے رکیے آپ ن آپ سن رہے ہیں نا آپ سمجھ رہے نا آپ کیا کہہ رہے ہیں طلبا کو بھی بچپن سے بچت کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ ذمہ داری اور مالی انتظام سیکھ سکے
ہاں اس کے علاوہ جو لوگ بچت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ اکثر زیادہ پرسکون اور مالی طور پر مضبوط زندگی گزارتے ہیں
جی کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو
جی جی سمجھ آ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا لیکن اگر ہم بچت کریں گے وہ کسی کام میں ہمیں ضرورت لگیں گی
جو اپ تو جو آپ یہ قرض نکالتے ہیں نا کچھ کچھ عرصے کے کے بعد تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اگر کچھ بچت کریں گے وہ آپ اس ٹائم پہ اس وقت پہ استعمال ل ا آئے وہ پیسے اب بڑے ہی بے وقوف انسان ہیں
کس وقت پہ
جب بھی آپ قرض نکالتے ہیں اگر آپ نے پہلے سے ہی کچھ بچت کر کے رکھی ہو تو آپ کو تو تب قرض نکالنا نہیں پڑے گا آپ انہیں بچت کے پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں
جی بالکل آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں
میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی جی اب آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل گیا تو میں اپنا دوسرا موضوع پیش کروں
بالکل بالکل فرمائیے
ہاں تو میرا دوسرا اور آخری موضوع جو یہ ہے روزگار اور بے روزگاری روزگار ہر انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے کیونکہ اسی سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے اور اس کا اور اس کا گزر بسر چلتا ہے جب کسی شخص کو کام نہ مل لے تو اس کی شروعات حال کو بے روز۔ روزگاری کہتے ہیں اور بے روزگار ا بے۔ بے روزگاری کی وجہ سے غربت بڑھتی ہے لوگ معاشی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی معاشرے میں بھی کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس بنیادی اسباب میں تعلیم کی کمی ہنر کی کمی اور روزگار کے کم موقعے شامل ہے حکومت نئے صنعت تی ارادے قائم کرنے چاہیے اور نوجوانوں کے لیے ہنر مندی کے پروگرام شروع کرنے چاہیے ساتھ ہی فرد کو اپنی ہر فرد کو اپنی صلاحیت اور ہنر میں اضافہ بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کے لیے روزگار کے لیے زیادہ موقع پیدا ہوں محنت اور تعلیم اور ہنر کے ذریعے بے روزگاری کے مسئلے کو کافی کم کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ
آپ کا بھی بہت شکریہ یہ ہن ہں پرسکون اور اچھا موضوع پیش کرنے کے لیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت سیکھنے کو ملا آج کی اس گفتگو میں تو امید کرتا ہوں آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے
جی بالکل
بالکل تو اجازت لینا چاہوں گا
جی میں آپ کو اجازت آ دینا نہیں چاہتی لیکن مجھے آپ اجازت دینی پڑے گی
بالکل تو ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ
آپ بھی اللہ حافظ